ہیلو
ہیلو السلام علیکم کیسیے ہیں آپ یار
وعلیکم السلام ہم ایک دم خیریت سے ہیں آپ بتائیے اپ کیسے یہ گھر پہ سب کیسا ہے
بس اللہ سب کے خیر بنائے رکے یار سب خیریت ہے آپ بتائیے کیا ہو رہا ہے بس ہم تو یونہی بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے گھر میں سب خیریت امی ابو با جی سب کیسیے ہیں بتائیے
جی ہاں سب خیریت ہے یار سب ایک دم خریت سے ہیں امی ابو بچے سب اچھے ہیں ابھی بس یوں ہی سارے ساتھ میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں اب ہم نے سوچا کہ چلیے ا پھر ہی بیٹھے ہیں تو آپ سے تھوڑی دیر گوف گفتگو کر لیتے ہیں ایسے تو ہمیں سمے ملتا نہیں ہے نہ آپ کو سمے مل پاتا ہے کہ آپ ہم سے گفتگو کریں
ایسے نہیں ایسا بات نہیں ہے یار آپ کو اب کیا بتائے ہم گھر سے بالکل بھی سمے ہی نہیں مل پاتا ہے کسی چیز کے لیے کہ ہم کسی سے گفتگو کر کے تھوڑی بات کر لے اب اب دیکھیے اب سے ہی بات نہیں ہو پاتی ہم کسی اور سے کیا ہی بات کر لیں گے اسی وجہ سے نہ بات نہیں کر پاتے ہم آپ سے
ہاں وہی بس دقت ہو گئی ہے بتے ہم نے آپ کو کال کیا بتانے کے لیے دیکھیے نا ابھی بھی ایک دم ڈسٹرب کر رہے ہیں پیچھے سے سب کہ سب بالکل شانت ہی نہیں رہتے ہم نے ان کو بتانے کے لیے کال کیا ہے ہمارے گھر پہ ہمارے بھائی کی شادی ہے تو ہم سوچے آپ کو چلو آپ کو دعوت دے دیں گے اور آپ سے تھوڑی بات بھی کر لیں گے تھوڑی گفت ٹوگو وہ بھی ہو جائے گی اب سے ایسے تو بات ہونے والی ہے نہیں ہماری
چلیے بہت بہت بدائی ہوں آپ کو ہم بھی یہی سوچ رہے تھے بہت دن ہو گیا یار آپ سے بات نہیں کی ہے ابھی امی اب کل ہی بات کر رہی تھے اب کے بارے میں امی کہہ رہی تھی بہت دن ہو گیا تو میں سہیلی کی کال نہیں آئی ہے تو ہم نے سوچو گ چلییا پھر اب تو کال کریے جائے گا پھر ابھی آج بھی ہمیں بالکل سمے نہیں مل پایا کہ ہم آپ سے بات کریں اور بتائیے سب تیاریاں وغیرہ کیسے چل رہی ہے ابھی گھر پہ سب سب خیریت سے چل رہی ہے نا
ہاں یار سب خیریت سے تو چل رہی ہے بس یہ ہے نا بھائی بالکل بھی کسی چیز میں سمے ہی نہیں مل پا رہا ہے کبھی بچوں کا کبھی بڑوں کا مطلب کچھ نہ کچھ کام چل ہی رہا ہے ہمارے گھر پیسا ہو گیا ہے ابھی کہ ہم آ کو کیا بت ہم کب سو رہے ہیں کب اٹھ رہے ہیں ہمیں پت پتا ہی نہیں چل رہا ہے بالکل بھی اب ایک تو شادی والا گھر ہے اوپر سے دس دن بچے ہیں شادی کو اوپر سے ابھی ہمارے گھر میں پینٹنگ وغیرہ چل رہی تھی اسی وجہ سے کچھ ہو ہی نہیں پا رہا تھا ابھی اس لیے ہم نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے اب سمے ملا ہے تو آپ سے تھوڑی گفتگ وہ کر لیں آپ سے بات کر لیں اس کے بعد اب وہ ہو جائے پھر یہ ساری چیزیں تو پھر اس کے بعد ابھی ہم جوڑے وڑے لینے میں بزی ہو جائیں گے تھوڑے پھر اس کے بعد ابھی کیا بتائیں ہم سب کے جوڑے لینے میں اتنے بزی ہو گ یے سب ادھر ادھر ادھر ادھر مطلب سب کے ساتھ ہمیں ہی جانا پڑ رہا ہے ہم ابھی تک اپنے جوڑے تک نہیں لے پائے ہیں اب ہم کب لیں گے کب جائیں گے ہمیں کچھ اطلاع ہی نہیں ہے ان سب چیزوں کے بارے میں تو اب بتائیے کیا کریں ہم اتنے بزی ہو گئے ہیں
ایسا ہی ہوتا ہے یار شادی وادی والے گھر پہ نا بالکل ایسا ہی ہوتا ہے اسلئے میں نے گھر پہ بھی شادی رہتی ہے ہم تو اتنے بزی ہو جاتے ہیں کہ ہم آپ کو کیا بتائے ہمیں تو کھانا کھانے تک کے ڈھنگ سے سمے نہیں مل پاتا ہے اسی وجہ سے نا بہت زیادہ دم پریشان ہو جاتی ہے کسی کی شادی وغیرہ رہتی ہے گھر پہ تو تو ہر چیزوں کے لیے نئے نئے جوڑے لو گھر کی شادی یہ تو اوپر سے ساری چیزوں میں ہمیں یہ اپنا ہاتھ بٹانا ساری چیزوں میں ہمیں دھیان دینا ہے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے کس کو دیکھنے کس کی خاطرداری یہ ساری چیزوں میں مطلب ہمیں ہی دھیان پہ دینا پڑتا ہے اب گھر کی شادی رہتی ہے تو
وہی تو ہمارے گھر بھی ہو رہا ہے اب دھیرے دھیرے کر کے سارے مہمان آئے جا رہے ہیں گھر پہ اب کیا ہم گھر پہ رہ ہی نہیں پا رہے ہیں بالکل بھی اب گھر میں سمے ملے تو ہم رہیں پھر کسی سے تھوڑی گفت تو وہ کرے بیٹھ کر کوئی کہتا ہے نہیں تم بیٹھ نہیں ہوں ہمارے پس آ کر کوئی کہ نہیں تو ہم سے بات نہیں کرتی کوئی کہتا ہے مطلب بہت زیادہ گھمنڈی ہو گئی ہو اب بتائیے اب کیا بتائے ہم ا ہمیں سمے ہی نہیں ہے تو ہم کیا بول سکتے ہیں پھر ہم نے کہا بھی کہ نہیں ابھی تھوڑا سمے نہیں مل پا رہا ہے گھر میں سب چیزوں سے اسی وجہ سے ہم بیٹھ نہیں پا رہے ہیں تو اب شادی میں آئی ہیں تو ہے تو ہمارے ہی گھر پہ اب کہیں جا تھوڑی رہی ہے بتائیے اب اس ی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں ابھی تو ہیں آپ گھر پہ بھی دس پندرہ دن رہیں گے ہی آپ لوگ شادی تک تو رہیں گی ہی شادی میں ہی آئے شادی انجوائے کر کے ہی جائیں گی اسی وجہ سے نا ہم بہت پریشان ہو جاتے ہیں مطلب رشتے دار بھی یر ہم سے بالکل جھیلے ہی نہیں جاتے ایک تو گھر پہ آئیں گے یہ ساری چیزیں دھیان دینا ہے ٹائم پہ کھانا ٹائم پہ کپ ڑے ٹائم پہ نہانا ٹائم پہ سب چیزیں چاہیے اوپر سے مطلب انہیں کچھ برداشت بھی نہیں کرنا ہے اوپر سے ہم کیا بتائیں تو کتنی گرمی ہو رہی ہے کہ اس وجہ سے ہم اور زیادہ چھڑچیھڑے ہو جا رہے ہیں بالکل بھی کچھ سمجھ ہی نہیں آتا ہے
بات تو صحیح ہے ور ایک تو رشتے دار اتے ارری ٹیرنگ ہوتے ہیں کوئی کوئی لوگ مطلب ساری چیزیں دیکھ کے بھی کچھ سمجھتے نہیں ہے کہ ہاں چلو شادی والا گھر ہے کچھ مجبوری ہے مطلب جب بزی ہے تو پھر کیا کر سکتے کے اب ان کے پاس بیٹھ کے ہم بات کرنے لگ جائیں گے تو بتائیے اس کے بعد پھر اب کیا کریں گے اب گھر کے کام کیسے سنبھالیں گی یہ سب بالکل سمج سمجھنے کی کوئی نہیں ہے ان کے اندر وہی تو صحیح میں یار گرمی بہت زیادی پڑ رہی ہے پتہ ہے آپ کو گرمی اتنی زیادی ہو رہی ہے کہ ہم تو ایک دم زیادہ چڑ چڑا دیتے ہیں کسی دن اتنا ایسا لگتا ہے کہ کیا بولے کہاں چل جائے نا اے سی کام کر رہے ہیں نا کولر کام کر رہے ہیں بالکل بھی اس گرمی میں بہت زیادہ چچڑی ہو جاتی ہیں ہم بھی اور ایک تو آپ کے گھر پہ گرمی میں شادی ہو گئی اب ریڈوی میں کیسے اتے جوڑے پہن کے گھومیں گی آپ بتائیے ایسے تو نہیں ہیں کہ گھر کی شادی میں کچھ بھی پہن لیں گی ہلکے ہلکے کپڑے گھر کی شادی میں تو ہیوی کپڑے ہی پہنیں گی اپ ہے نا
ہاں یار بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ پتا ہے اسی وجہ سے ہم نے ابھی تک اپنی جوڑے ہی نہیں لیے ہم سوچ رہے ہیں کہ اتنے ہیوی کپڑے ہم پہنیں گے کیسے مطلب بہت زیادہ ہی ہیوی ہو جاتا ہے اور ایک تو اتنی گرمی پڑ رہی ہے اتنی زیادہ ٹیمپریر کی کیا ہی ہم بتائے ہم وہ آپ کو سوچتے ہیں ہم باپرے اتنی گرمی میں ہم کیسے رہیں گے کپڑے پہن کے ایک تو ہمارا تو چھوڑو بچوں کا سوچو کیسے رہیں گے بچوں کو تو اور زیادہ گرمی لگتی ہے پھر انہیں گرمی لگے گی کپڑے پہن کر کے تو وہ الگ پریشان کریں گے ہم اسی وجہ سے نہ ہم بہت زیادہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں مطلب ہم سوچتے ہیں کہ اب کیا ہی بولے کیا ہی کرے تو نہ کوئی سنتا ہے نہ ایک دم الگ ہی پریشانی ہو جاتی ہے ا تو گھر میں گرمی میں شادی رکھوا دی ہیں اب بتائیے کیا کر سکتے ہیں گرمی میں شادی کا ا ساری چیزیں دیکھنی ہی پڑے گی ہم کوئی الگ ہی دکھ دقت ہو جا رہی ہے یہ ساری چیزیں تو ہمارے لیے ایک دم ابھی تک ابھی جوڑے نہیں لی ہیں مارکیٹ جانا ہے مارکیٹ اتنی دھوپ ہو رہی ہے تو کبھی بارش گرنے لگ جاتی ہے ا ان ساری چیزوں کی وجہ سے نا اور زیادہ گرمی ہو جا رہی ہے یہ موسم اور زیادہ راب ہو جا
صحیح کہہ رہی ہیں یار ابھی یہ بارشوں میں ایک ساتھ دھوپ پڑتی ہے تو اور زیادہ گرمی ہو جاتی تی ہے بہت زیادہ ہاں بتائیے وینیو وغیرہ آپ نے کہاں ڈیسائڈ کیا ہے ابھی وہ شادی وغیرہ کرنے کا
ممی تو سوچا ہم گھر سے کوئی چیز نہیں کریں گے یار کیونکہ گھر میں نا بہت جیادی گندگی ہو جاتی ہے اس کے بعد یہ صحیح چیزوں کے بعد نا سفائی بھی نہیں ہو پاتی ہے تو اس وجہ سے ہم نے ڈسائڈ کیا ہے کہ ہم باہر سے ہی کریں گے شادی وغیرہ سب کچھ مطلب ہوٹل وٹل مطلب ریزورٹ ایسا کچھ بک کر رہے ہیں تو اسی میں سے سارے فنکشن ہو جائیں گے اور سب چیز انھیں لوگ کو سنبھالنا پڑے گا ہمیں تو کچھ دیکھنا ہی نہیں رہے گا پھر
بالکل صحیح کہہ رہی ہیں ا مطلب یہ چیز بہت اچھی رہتی ہے اس کیا ٹینشن فری ہے بہت صحیح کیا ہے اپ نے
وہی تو مطلب بالکل ٹینشن فری ہو جا کے کر لیں گے پھر ہم ساری چیزیں اسی وجہ سے ہم نے سوچا کہ باہر ہی کریں گے پھر کیا ہوگا ہمیں گھر میں پھر کوئی ٹینشن بھی نہیں رہے گا کہ صاف صفائی یا کچھ بھی گ گھر سے کریں گے تو بہت زیادہ گندگی ہوجا یگی اسی لیے چلیے ہم آپ کو نہ وینیو وغیرہ سب بھیج دیں گے وہ واٹس ایپ آپ ہمیں تب دیکھ لیجیے گا اب بھی ہم کیا ہے نا ڈریس کوٹ وغیرہ رکھے تو اب بھی اپنے جوڑے بنوا لیجیے گا آرام سے ہم آپ کو بھیج دیں گے
جی جی ضرور تھوڑا جلدی بھیجیے گا کیا ہے کہ پھر ابھی زیادہ ٹائم بھی نہیں ہے تو ہمیں بھی جوڑے وغیرہ بنوانا تھا پڑے گا نا
جی یار ہم آپ کو بھیج دیتے ہیں پھر چلیے ہمیں سمے ملتا ہے تو ہم آپ کو کرتے ہیں کال ٹھیک ہے بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے شکریہ اللہ حافظ
جی اللہ حافظ